ہیلو
آواز ہی نہیں آ رہی ہلو پری آواز آ رہی ہے
ہاں ہ رہے
تمہارے کیوں نہیں یاد ہے ہلو ذرا زور سے بات کرنا
کیسے ہو کافی دنوں سے تم نظر نہیں آ رہے تھے
وعلیکم السلام سومک میں ٹھیک ہوں بس اگزام کی پریپریشن میں بزی تھا اس لیئے زیادہ باہر نہیں آ رہا تھا
ہاں یار ایگزامز کا ٹائم و سے بھی بہت اسٹریسفل ہوتا ہے میرے بھی ایگزامز قریب ہیں اور مجھے سمجھ نہیں آ رہا کہ پریپریشن کہاں سے اسٹارٹ کروں
سب سے پہلے ٹینشن لینا بند کرو اگر ہم پراپر پلاننگ کے ساتھ اسٹڈی کریں گے تو ایگزام اتنے ڈفیکلٹ نہیں لگتے
تم نے اپنی پریپریشن کیسے اسٹارٹ کی
میں میں نے سب سے پہلے اپنا سلیبس چیک کیا پھر سبجیکٹس کو ڈوائڈ کیا اور ایک ٹائم ٹیبل بنایا جو سبجیکٹ ڈفکلٹ تھا اس کو زیادہ ٹائم دیا
یہ اچھا آئیڈیا ہے میں اکثر یہ غلطی کرتا ہوں کہ ایزی سبجیکٹس پہلے کرتا ہوں اور ڈفیکلٹ سبجیکٹس لاسٹ کے لئے چھوڑ دیتا ہوں
یہ بہت کامن مسٹیک ہیں ڈیفیکلٹ ٹاپکس کے پہلو سمجھنا چاہئے کیونکہ ان میں زیادہ ٹائم لگتا ہے
تمہارا فیورٹ سبجیکٹ کون سا ہے
میرا فیورٹ سبجیکٹ انگلش ہند کیونکہ مجھے ریڈنگ اور رائٹنگ پسند ہے لیکن میتھمیٹکس میں زیادہ پریکٹس کرنی پڑتی ہے
میرے فیوریٹس میرا فیوریٹ سائنس ہے لیکن فز ٹنز مجھے تھوڑے ٹف لگتے ہیں
فزکس میں صرف فارمولہ یاد رکھنے انف نہیں ہوتا ان کو اپ اپلائی کرنے سیکھنا ہوتا ہے اگر ڈیلی پریکٹس کرے تو ایزی ہو جاتا ہے
بالکل ٹیچر بھی کہتے ہیں کہ اگزام میں مارکس لینے کے لئے انڈرسٹینڈنگ ضروری ہو ہے
ہاں رٹا لگانے سے صرف شارٹ ٹائم کے لیے یاد رہتا ہے کنسپٹ کلیئر ہو تو آنسر ایزی لکھے جا سکتے ہیں
تم ڈیلی کتنے آور اسٹڈی کرتے ہو
میں وژولی پانچ چھ گنٹے فوکس اسٹڈی کرتا ہوں لیکن بیچ میں شاٹ بریک بھی لیتا ہوں تاکہ مائنڈ فریش رہے
میں لگاتار آٹھ گھنٹے بیٹھنے کی کوشش کرتا ہوں لیکن پھر کنسنٹریشن ختم ہو جاتی ہے
کوالٹی آف اسٹڈی زیادہ امپورٹنٹ ہوتی ہیں صرف ہاورس کانسیپٹ کرنا نہیں اگر تھری ہاورس بھی پراپرلی فوکس کے ساتھ پڑو تو زیادہ بینیفٹ ہوتے ہیں
صی کہہ رہے ہو ویسے تم ریوجن کیسے کرتے ہو
میں پہلے چیپٹر ریڈ کرتا ہوں پھر امپورٹنٹ پوائنٹس ہائی لائٹ کرتا ہوں اس کے بعد شارٹ نوٹس بناتا ہوں اور کوشچن سالو کرتا ہوں
میں بھی نوٹس بناتا ہوں لیکن کبھی کبھی نوٹس بنانے میں ہی بہت ٹائم لگ جاتا ہے
نوٹس شارٹ اور یوزفل ہونے چاہیے پوری بکس کو نوٹس میں کاپی کرنے کا کوئی فائدہ نہیں
ایگزام کے ایک دن پہلے تم کیا کرتے ہو
میںمی نیو ٹاپکس اسٹارٹ نہیں کرتا صرف امپورٹینٹ چیپٹرس کی ریویژن کرتا ہوں اور اپنے نوٹس دیکھتا ہوں
کچھ اسٹوڈنٹس ایگزام سے پہلے پوری رات جاگتے ہیں
ہاں لیکن یہ ہیلتھ کے لیے اچھا نہیں ہوتا پراپر سلیپ لینا سے میموری اور کنسنٹریشن بیٹر ہوتی ہے
تم اگزام ہال میں نروس نہیں ہوتے ھم
تھوڑا نروس ہونا نارمل ہے لیکن میں پازیٹیو سوچتا ہوں میں خود کو ریمائنڈ کرتا ہوں کہ میں نے پریپریشن کی ہے
مجھے اگزام پیپر ملتے ہی ٹینشن ہو جاتی ہے
پہلے پیپر کو کلیئر کلیئرلی ریڈ کرو جو کوشچن ایزی لگے ان کو پہلے اٹمپٹ کرو اس میں کانفیڈنس انکریز ہوتا ہے
ٹائم مینجمنٹ کا کیا کرنا چاہیے
بالکل صحیح سوال ہے ہر کوشچن کے لیے ٹائم ڈسائڈ کرنا چاہیے کسی بھی کوشچن میں بہت زیادہ ٹائم ویسٹ نہیں کرنا چاہیے
یہ بہت امپورٹینٹ ہے پچھلے ایگزام میں میرا لاسٹ کوشچن انکمپلیٹ رہ گیا تھا
اسی لیے پریکٹس پیپر سالو کرنے ضروری ہیں اس سے پتہ چلتا ہے کہ ہم ٹائم کیسے مینیج کر سکتے ہیں
کیا تم پاسٹ پیپر س سالو کرتے ہو
ہاں ہاں فاسٹ پیپر سے ایگزام بییٹرن سمجھنے میں ہیلپ ملتی ہے امپورٹنٹ ٹاپکس کا بھی آئیڈیا ہو جاتا ہے
میں آج سے فاسٹ پیپر اسٹارٹ کروں گا
گڈ اور اپنی مسٹیکس کو نوٹ کرنا جو غلط غلطی ایک بار ہو جائے اس کو دوبارہ رپیٹ نہیں کرنا
تمہارا اسٹڈی انوائرمنٹ کیسا ہوتا ہے
میں کوائٹ پلیس میں اسٹڈی کرتا ہوں موبائل کو دور رکھ رکھتا ہوں تاکہ ڈسٹرب نہ ہو
موبائل سچ میں بہت ڈسٹرب کرتا ہے
ہاں تھوڑا یوز ٹھیک ہے لیکن اسٹڈی ٹائم میں کنٹرول ضروری ہے
وہ کیا تم گروپ اسٹڈی کرتے ہو
کبھی کبھی گروپ اسٹڈی سے ڈفیکلٹ ٹاپکس ڈسکس ہو جاتے ہیں لیکن گروپ میں فوکس ہونا چاہیے
ہاں ورنہ اسٹڈی کے بجائے صرف چیٹنگ ہوتی رہتی ہے
ایگزیکٹلی ایگزام پریپریشن میں ڈسپلن بہت امپورٹنٹ ہے
تمہارے رزلٹ کا پریشر فیل ہوتا ہے
کبھی کبھی ہوتا ہے لیکن میں کوشش کرتا ہوں کہ صرف رزلٹ کے بارے میں نہ سوچوں میں اپنی محنت پر فوکس کرتا ہوں
یہ ایٹیٹیوڈ اچھا ہے کچھ اسٹوڈنٹس مارکس کے پریشر میں بہت اسٹریٹ ہو جاتے ہیں
ہاں لیکن ہمیں یاد رکھنا چاہیے کہ ایگزام ہماری لرننگ کو چیک کرتا ہے یہ لائف کا صرف ایک پارٹ ہے
تم فیوچر میں کیا کرنا چاہتے ہو
میں چاہتا ہوں کہ میں اچھا ایجوکیشن حاصل کروں اور اپنی فیلڈ میں سکسیسفل بنوں
میں بھی اس لیئے اگزامس کو سیریئسلی لینا لینا ضروری ہے
بالکل ایگزام ہمیں رسپانسبلٹیز اور ٹائم مینجمنٹ سکھاتا ہے
ایان تمہاریے ٹپس سے مجھے بہت ہیلپ ملی اب میں بھی پراپر ٹائم ٹیبل بناؤں گا
گریٹ اگر کسی ٹاپک میں پرابلم آئے تو مجھے بتا دینا ہم بلکل سولب کریں گے
تھینک یو یار اچھے فرینڈس کی ہیلپ پریپیشن کو ایزی بنا دیتی ہے
بالکل یاد رکھو سکسیس کے لیے ہارڈ ورک کے ساتھ پریکٹس بھی ضروری ہے
انشاء اللہ ہم دونوں ایگزامز میں اچھا پرفارم کریں گے
امین بس کانفیڈینس رکھو اور اپنی اپنا بیسٹ ایفرٹ کرو
چلو پھر اب اسٹڈی کرتے ہیں ایگزامس کا ٹائم ویسٹ نہیں کرنا
ہاں چلو بیسٹ آف لک فار یور ایگزامز
بیسٹ آف لک ٹو یو ٹو اللہ ہم دونوں کو کامیاب دے
امین چلو اللہ حافظ میں رکھ
اللہ حافظ